ہاں
ہیلو ہیلو سلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام
وعلیکم السلام اور سنائیے
بھائی جان سب خیریت ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے اور آپ بتائیے
ہاں بڑھیا ہے اور کھانا وانا ہو گیا آپ کا
جی جی بھائی جان ہمارا کھانا وانا ہو گیا اور آپ یہاں پہ موسم وغیرہ کیسا ہو رہا ہے
عام موسم تو اج بہت سہاونا ہو رہا ہے ہاں مارنگ ایونی ایونی ایوننگ واک پہ آئے ہیں
اچھا
اور سنائیے
تو آپ ایوننگ واک کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے
ہ یہ
کچھ کچھ فرم کچھ فرما سکتے ہیں آپ
ہاں بالکل تو آج ایوننگ واک پہ ہی کچھ گفتگو کرتے ہیں
جی جی جی بھائی جان
ہاں
تو
تو جیسے آج ہماری کنکریٹ کی اونچی اونچی دیواروں سے نکل کر شام کے ڈلتے ہوئے سورج کی کررنوں کے سائے میں ایک چھٹی سی آحت کی مننگ ایوننگ واک کی بات کریں گے پھر جو جو ہمارے جو ہمارے جسم کی تانہ بی اور روح کی پاکیزگی کی بخشگتی ہے
جی جی بھائی جان بالکل درست فرمایا آپ نے جیسے کہ ہماری اس محفل میں شریک تمام ناظرین کو آداب باقی آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں جہاں انسان صبح سے شام تک یعنی کہ مشینوں کی طرح کام کرتا ہے وہاں شام کا ایک گھنٹہ خود کو دینا کسی احتیاائی ایک خدا بندی سے کم نہیں ہے آج کی ہماریے گفتگو کا موضوع ہے ایوننگ واک میں جسمانی کثرت یا ذہنی سکون کا ذریعہ
جی جی کیا خوب فرمایا آپ نے بیان اور کچھ سنائیے
جی جب دن بھر کی مصروفیات کے بعد سورج ڈھلنے لگتا ہے پرندے اپنے آشیاانوں کی طرف لوٹتے ہیں تو ایسے میں کھلی ہوا میں کچھ قدم چلنا انسان کے اندر ایک نیا جہان آداؤ کر دیتا ہے لیکن آج کل انسان اس نعمت سے دور ہوتا جا رہا ہے آئیے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں شام کی صحر صحت کا خزانہ ہوتا ہے جی بھائی جان کچھ جی جی کچھ فرمائیے
تو شام کی سیر ہمارے جسم کے لیے ایک تارق شفا علاج کا گھر آج کی سوخت اور آرام پسند زندگی اس سے بےحد ضروری ہو چکا ہے اور جس کے جسمانی بہت بے شمار فائدے ہیں دن بھر کی سستی اور دفتر میں دفتر میں گھنٹوں بیٹھنے کے بعد شام کو صرف تیس منٹ کی سیر ہمارے حاج میں کو درست کرتی ہے خاص کر رات کے کھانے سے پہلے یا بعد میں ٹہلنا کیلوریز کو برن کرنے سے بےحد مددگار ہوتا ہے ڈلتی ہوئی شام کی ٹھنڈی ہوا میں جب تیج قدموں سے چلتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں سنتلت ہوتی ہے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور خون کا دوران بہتر ہو جاتا ہے بلڈ سرکولیشن بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے شام کو ٹہلنا بہت ہی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور
جی جی بھائی جان جی جی بھائی جان اپ نے بہت ہی درست فرمایا کہ جو لوگ انندرا یعنی کہ ایسوں میں ایس ای سو میڈیا کا شکار ہے ان کے لیے شام کی شیر ایک لاجواب نسخہ ہے شام کی سارے تھکاوٹ رات کو ایسی نیند اتی ہے جس کی مثال نہیں یعنی کہ یہ تو ہوئی جسم کے فائدے لے میرے نزدیک اینٹ واک کا سب سے بڑا فائدہ جنی ہے جب ہم دفتر کے تناؤ ٹارگیٹس اور اس کریم کی بلو لائٹ سے تھک کر پارک یا کسی کھلی سڑک پر نکلتے ہیں تو ایسے ایسا لگتا ہے جیسے دماغ کا سارا بوجھ اتر گیا ہو
جی جی جی بہت خوب فرمایا اپ نہ بہو بہت خوب فرماائے جناب اپ اپ نے روہک کی بات تو کر دی اج انجائبٹی اور ڈب کی ریسن ہر انسان کو مقد نظر بن چکے ہے ایسے میں شام کی سیر ایک تھیراپی کی طرح کام کرت کرتی ہے دم ہری بھری اسسپر
جی جی بھائی جان
چلتے ہے ڈھلتے سورج ہولتے سورج کے رنگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ڈوپومن اور خوش رہنے والے ہارمونس کا افراز ہوتا ہے جو تناؤ کو پلھر لسو لیتے ہیں ایوننگ بکس سنکتی ہے دن بھر ہم دنیا کی سنتے تے ہے سناتے ہے لیکن شام کی سیر کے دوران ہم اپنے خیالات میں گفتگو کرتے ہے یہ سیلف ریفلیکسن کا بہترین وقت ہے اور پارک میں جب ہم بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہے لوگوں سے ملتے ہیں باتیں کرتے ہیں مسکراتے ہیں بچوں کو کھیلتے دیکھتے ہے تو انسان کو تنہائی سے باہر کا احساس ہوتا ہے جس سے بہت بڑھیا بڑھیا فیلنگس اتی ہے اور صحت کے لیے اچھا رہتا ہے اور سنائیے
جی جی بھائی جان بالکل آپ نے اچھا کہا کہ ہم پارک میں جات ہاں جی ہیلو
ہاں اواز اری اپ سن پا رہے ہے مجھے
ہاں جی سن پا رہی ہوں اری اواز
ہاں تو ہیلو
میری آواز آ رہی ہے آپ کو
ہاں جی جی جناب آ رہی ہے آپ جی جناب
جی جی بو جی جی بولیے بولیے ہیلو
ہم تو ہم لوٹتے ہیں ایوننگ واک کی طرف جو ہماری بات چل رہی تھیں ہیلو
ہاں جی ہاں جی سن رہی ہوں میں
ہاں جی ہیلو ہیلو
ہیلو
آواز نہیں آ رہی کیا
ہاں ہاں جی جناب جی جناب
آگےآواز
ہاں جی جناب جی جناب
جی جی تو میں کہہ رہی تھی یہاں ایک جی جی میں کہہ رہی تھی دیکھ یہاں ایک تصو تشویشناک پہلو بھی ہے آج کے دور میں اگر کوئی انسان ایوننگ واک پر جاتا بھی ہے تو وہ قدرت کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ ہوتا ہے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہیں آنکھیں اسکرین پر ہے اور قدم و دھیانی میں چل رہے ہیں یعنی کہ اپنے دکھ جی بالکل ڈیجیٹل باک اسے اسے ڈیجیٹل باک کہنا چاہیے جب آپ سیر کے دوران بھی ریلس دیکھ رہے ہیں یا دفتر کے ای میل چیک کر رہے ہیں تو آپ کے دماغ کو آرام کیسے ملے گا آف کھلی ہوا میں ہو کر بھی ایک مصنوعی دنیا میں کہہ دی بن رہ رہتے پرندوں کی چہجہٹ اور ہوا کی سرسرات کو تو ہم سن ہی نہیں پاتے ہیں
جی جناب بہت خوب فرمایا بہت صحیح بتایا آپ نے یہ تو آج کل چل ہی رہا ہے اسکرین پر دیکھتے ہوئے بھی چل رہے ہیں مطلب تو یہ شام کا سیر کچھ ان کے لیے کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں رہتا ہے لیکن اگر ان سب چیز کو چھوڑ کر کے اگر ہم شام کو ٹہلنے نکلتے ہیں شیر کا پورا لطف اور فائدہ اٹھانے کا صحیح طریقہ ہونا چاہیے اب اسمارٹ فون کو چھوڑیے کچھ کام کی باتیں کریے آپس کے لوگوں سے ملیے تو پھر شہر پر جاتے وقت
جیسے کہ پرکرتی کو نہاریے کھلی ہوا کا آنند لی جے جیسے ڈیجیٹل ڈیٹا سیر پر جاتے وقت فون ہو یا تو گھر چھوڑتے ہیں یا پھر اسے سائلینٹ کر کے جم میں رکھ لیں کانوں کو ہیڈ فون آزاد رکھیں تاکہ قدرت کی آوازیں سنائی لیں سیر کے دوران گہری لمبی سانس ل لیں ناک سے سانس لیں اور منہ سے چھوڑیں تاکہ تو تازہ آکسیجن فف کے کونے کونے تک پہنچے شروعات کے پانچ منٹ آہستہ چلیں پھر اگلے بیس منٹ تیز قدموں سے چلے اور آخر پانچ منٹ پھر سے رفتار دھیمی کر دیں
بہت خوب بہت خوب طریقہ بتایا آپ نے کہلنے کا بہت بڑھیا طریقہ بنایا ہے جی آگے کچھ بول رہی تھی آپ
جی جی بالکل مغرب سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے خوبصورت ہوتا ہے جب آسمان رنگ بدل رہا ہوتا ہے اس وقتی سے روح کو معطر کر دیتی ہے
بہت بہت بڑھیا کہ شام کی سیر مہج پیروں کو حرکت دینا نہیں ہے بلکہ یہ تھامی ہوئی زندگی کو ایک خوبصورت رفتار یہ اسے ملنے کا ایک ذریعہ ہے بے شک اس پوری دنیا کو اگر شاعرانہ انداز میں کہیں تو دنیا نے کیا خوب کہا ہے تھک گیا تھا دن پھر بھی بندشوں سے فراج شام کی کھلی ہوا نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا
واہ واہ کیا بھائی جان سبہان اللہ کیا آپ نے فرمایا ہے تو اس محفل کو ختم کر تے ہوئے میں بھی ارض کروں گی کہ کچھ دور ہمارے ساتھ چلو مصروفیت کو بھول کر کچھ دور ہمارے ساتھ چلو مصروفیت کو بھول کر یہ شام کی ہوایں تمہیں صحت کی شفا دیں گے
بہت خوب بہت خوب شکریہ
تو بہت بہت شکریہ بھائی جان ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
اللہ حافظ
تو خدا حافظ خدا حافظ